ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم کیسے ہو
میں خیریت سے ہوں آپ بتاؤ کیسے ہو
بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہم بھی ٹھیک ہے آپ بتاؤ گھر میں سب خیریت
ہاں سب خیریت سے بس شکر ہے اللہ کا
بس اللہ کا کرم ہی ہونا چاہیے اور بتائیے آج کل کیا چل رہا ہے
بس کچھ نہیں چل رہے تھوڑا بچوں کو گائڈ کر رہے تھے ان کے ایگزام آ رہے ہیں اور وہ موبائل فون نہیں چھوڑ رہے
بس وہ تو ہر گھر میں یہی کہانی ہے بچوں کی
ہاں وہی ہے نا تھوڑا آج کل کی عوام کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہی ہے
بالکل بالکل اور اس میں اولاد کا بنا میں کہتی ہوں کوئی کسوری نہیں آج کہ معاشرے میں چلی یہی سب رائے
ہوں یہ تو درست فرمایا آپ نے
جی جی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ گھر میں کت نا بھی اچھا ماحول پیدا کر لو لیکن جو یہ باہر کی دین دنیا دیکھتا ہے نا تو پھر اس کا کہیں نہ کہیں اثر پڑ ہی جاتا
ہاں اس کا اثر پڑ جاتا ہے بچوں پہ تو جلدی پڑتا ہے
بہت جلدی
ہوں وہ اچھی سنگت صحبت سے زیادہ بری صحبت میں زیادہ
بالکل بالکل ہاں اگر آپ سے بولو گے نا کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو اٹھو پڑھنے پہ دھیان دو اچھی اچھی تعلیم حاصل کرو تو ایک بل کو وہ اس بات کو سن کے نا انسنا کر دیں گے لیکن جہاں بات ہو رہی ہو چلو ہمیں دن لگا کے فون چلانا ہے گیم کھیلنا ہے فون میں نئی نئی گیمنگ چالو کرنے ہیں تو وہ وہ تو بنا سنے بھی سن لیں گے
صحیح فرمایا
جی اور آج کل ہر گھر میں یہی کہانی ہے کہ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں آج کل ماحول اتنا خراب چل رہا ہے جس حساب سے مہنگائی ہو رہی ہے اور ہر ایک چیز میں تبدیل ہے تو بس ہم یہی سوچتے ہیں کہ جو ہم پریشانی سامنا کر رہے ہیں وہ مشکلاتیں ہمارے بچے نہ دیکھیں لیکن بچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا جب تک پڑھتی نہیں ہے نا تو تب تک سمجھ نہیں آتی یہ چیز
ہوں صحیح فرمایا آپ نے پھر بھی ہے نا چلو اگر مدرسوں میں جاتے ہیں اسکول کالجز میں بھی جاتے ہیں پھر بھی چلو پھر صرف کتابی تعلیم جو ہوتی ہے مطلب کتابی علم وہی کافی نہیں نا اتنا ان کے مطلب ذہن کو ہاں ان کو ذہن کو مطلب سنوارنا پڑتا ہے تہذیب ہونی چاہیے ا ذمہ داری کا ایسا احساس ہونا چاہیے وہ تو زیادہ تر تو گھر سے ہی شروع ہوتا ہے نا
بالکل بالکل اور بولے یہ دیکھو باہر بھی ب بچہ اگر اسکول جاتا ہے اسے ٹیچرس پڑھات تعلیم دیتی ہے تو وہ بچہ نا سب سے پہلے جو اپنے گھر میں اس کی مادری زبان ہوتی ہے تو وہ ان کو لے کے جاتا ہے جب اس میں ہی اس کے اندر اخلاق ہوتے ہیں اچھے تو وہ دھیرے دھیرے نا وہاں جا کے ان چیزوں کو سدھارتا ہے اسے اپنی زندگی میں آزماتا ہے کیونکہ گھر میں تو ہم بولتے ہیں کہ بیٹا بولو ماما بیٹا بولو السلام علیکم بیٹا بولو کہ آداب خیریت تو بچہ ایسے ہی بولتا ہے پھر انہیں چیزوں کو نا وہ اپلائی کرتا ہے اپنی زندگی میں
ہوں وہی ہے نا جو درست تعلیم ہے اس سے بھی نوجوان جو اپنے فرض اور حقوق کو سمجھ سکتا ہے نا چاہے گھر سے ہو چاہے مدرسے سے ہو کہیں سے ہی ہو ہ
اور میرا تو ماننا یہی ہے کہ دیکھو بچے کو نا آج کے معاشرے میں اتنا بزی رکھنا چاہیے حالانکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو بچوں کو تھوڑا وقت دے دے لیکن اگر آج ہم اس کو تھوڑا ٹائٹ کر کے رکھیں گے اس کو اسکول بھیجو اس کو مدرسے بھیجو اس کو ٹیوشن بھیجو تو وہ جتنا بزی رہے گا نا اتنا نا ان چیزوں سے دور رہے گا کہ فون چلانی گیم کھیلنے ہاں اگر ہم اس سے تھوڑا بھی ٹائم دے دیتا نا اس تھوڑے بھی ٹائم میں اس کو کیا کرتا ہے ہماری پوری محنت میں پانی پھیر دیتا ہے
صحیح فرمایا آپ نے بالکل
ہاں کہ ہم ٹیوشن بھی بھیج رہے ہیں اسکول بھی بھیج رہے ہیں پھر وہ آتا ہے ایک آدھ گھنٹے امی مجھے فون دے دو باجی مجھے فون دے دو وہ اس میں سارا ذہن جتنا بھی اس کے اندر وہ ہوتی ہے نا وہ ساری انینرجی وہ اپنے فون میں ہی لگا دیتا
صحیح فرمایا آپ نے وہی ہے نا ہاں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا اثر ہے وہ بھی گہرا پا پڑ رہا نا ہے نا یہ تو بنیاد ہی بن گیا آج کل کی زندگی کے
اسی لیے تو دیکھو ان سب چیزوں سے بچوں کو دور کرنے کے لیے آج کل کے پیرنٹس بچوں کو نہ ہر ہر ویک گھمانے کی سوچتے ہیں کہ چلو ان کے کہیں لے کے چلتے ہیں کہیں اچھی جگہ لے کے چلتے ہیں کھانا کھلاتے تاکہ بچہ نا ان چیزوں سے دور رہے اور پہلے تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں تو سال صدیاں گزر جاتے تھے کہیں جائے ہوئے کہیں امی لے کے نہیں جا پاتی تھی پتا ہے چھٹ ہاں نہیں جا پاتے تھے نہیں بالکل یہی تو
یو بات تو ہے
ہاں اور چھٹیوں میں موقع ملتا تھا ن نانی نانی جان کے گھر جانے کا تو چھٹیوں میں بھی نا یہ رہتا تھا کہ گرمی پڑ گئی زیادہ تو جا نہیں سک تے اگر موسم ٹھیک رہا
ہاں ہاں صحیح فرمایا آپ نے
جی لیکن آج نہ
مطلب ہم تو سن لیتے تھے جو ہاں جو ہمیں حکم دیا ہم نے مان لیا سرآنکھوں پہ کر لیا اس کو پر یہ نہیں نا مطلب یہ بچے نہیں اس بات کو سمجھتے آج کل کے
ہاں بالکل ان کے ساتھ وہی والا حساب ہو گیا نا کیونک ان کو معاف ہول ہی ایسا چاہیے کہ ان کو باہر کی گارڈننگ دیکھنے کو ملے باہر کا ماحول دیکھ نے کو ملے ان کو نا آس پاس کی چیزیں دیکھ کے زیادہ سمجھنے کو آتی ہے اور ہم لوگوں کا کیا تھا پہلے کہ ہم لوگوں کو جتنا گھر میں رکھ لو نہ ہمیں اتنا محفوظ لگتا تھا کہ ہاں ہم محفوظ ہیں
صحیح فرمایا آپ نے وہ آج کل بس وہی ہوگیا نا کہ جو یہ ہے تو اس کے اس کے کارن یہ موبائل وغیرہ چلاتے رہتے بچے اس سے سست ہو گئے ہیں بچے ہے نا سرگرمیوں میں مط مطلب بھاگ لینا مطلب وہ اچھا نہیں سمجھتے سر گرمیوں میں نہیں وہ بھاگ لیتے
جی تو پہلے ہمارا تو یہ تھا کہ چلو کہیں نہیں جا رہے چھٹیوں میں تو اپنے گھر میں ہے تو اپنے کچھ ایکٹیویٹی سیکھ لی سلائی سیکھ یہ کڑھائی بنائی یا کمپ وغیرہ کو سیکھ لیا اب کیا ہوتا ہے بچوں کی چھوٹیاں نا گھر میں ہی نکل جاتی کیونک یا تو وہ فون میں مصروف رہتے ہیں یا پھر وہ کوئی نہ کیونکہ اپنے اسکول کا کام کر لیتے ہیں یا چلو تھوڑا سا ویب سیریز دیکھ لیتے ہیں کوئی ویڈیو گیمنگ دیکھ لیتے ہیں وہ اسی چیز میں نا اپنی پوری چھٹیاں نکال دیتے ہیں
ہوں
حالانکہ چلو یہ تو بہتر ہے کہ تو بچوں کے لیے آرام کے لیے چھٹیاں دی جاتی ہیں تاکہ بچہ ذہنی طری کیسے تھوڑا سا تھک جاتا ہے تو اس کو بھی ریسٹ دیا جاتا ہے وہ کھیلے کودے ہے نا چیزوں کو سمجھے کو آرام دے لیکن اپنی ایجوکیشن اپنی تعلیم پہ بھی دھیان دے لیکن الٹا ہوت بچہ کیا کرتا ہے گھر آ کے کہ امی تم کر دو باجی تم کر دو کام ایسے کر کے اب وہ پوری چھٹیاں ایسی ہی ضائع کر دیتا ہے
ہاں نہیں چلو ویسے تو اچھا ہے کہ اگر اب بچے کو کمپیوٹر آرٹیفش انلیجنس اے آ وغیرہ اج کل آیا ہینہ ڈیجیٹل وسائل کہ نئے موقعے پیدا کیے جائے پر مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے پھر تو چلو ان میں علمی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اگر ان کا غلط استعمال ہو جائے تو پھر اس سے وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے ہے نا اور یہ تو پھر مشکلات کا بھی سبب بن جاتا انسان کے لیے
جی جی جی وہی دیکھو میرے کو تو بس یہی لگتا ہے کہ کہ آج کل ماحول کے حساب سے بچوں کو نا جتنا ہو سکے ہمیں اتنی پڑھانے کی اور اتنی تعلیم کی اور کرنا چاہیے تاکہ بچہ ابھی سے شروعات کرے گا تب جا کے وہ چیزوں کو سمجھ پاتا ہے جیسے ہم بہت سے بولتے ہیں نا کہ بے بچوں کو وہ ساڑھے تین سال یا چار سال کے بعد ایڈمیشن کراؤ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو نا تھوڑا سا میچیور لگے کہ آپ کو بچہ میچیور ہو رہا ہے وہ پوٹی سوسو وغیرہ بتا دیتا ہے تو آپ اس کو نا پلے اسکول میں ڈال دو کیونکہ نا اس کو نا تھوڑی سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے اس کو ماحول ملتا ہے کیونکہ گھر کے ماحول میں اور باہر کے ماحول میں فرق ہوتا ہے
ہاں ہاں تھوڑی مطلب ہاں نظم و زمے بھی رہنا س
بالکل بالکل ہاں کیونکہ اس میں مینجمنٹ ہاں اس میں مینجمنٹ آ جاتا ہے یہاں ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا ہم کتنی بھی کوشش کر لیں لیکن بچے کو نا ٹائم ٹیبل سے ڈیل نہیں کر پاتے
کرتا ہی نہیں بچہ پھر مانتا نہیں نا گھر
نہیں مانتا یہی تو اب اسکول میں تو ہوتا ہے نا کہ بچے کو بھی بارہ آٹھ سے نو گھنٹے بارہ گھنٹے بتانے ہی بتانے تو اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ ہے کہ ایک گھنٹے وہ کھیلے گا پھر ایک گھنٹے وہ کچھ نہ کچھ پلئنگ ایکٹیویٹی کرے گا ایک گھنٹے کچھ اور کرے گا ہے نا بس دو کے ساتھ بیٹھے گا اوٹھے گا تو وہ دھیرے دھیرے نا اس کے ماحول میں چیزیں ڈل جاتی ہیں
ہ یہ تو دیکھو سب والدین کو ہی سوچنا پڑتا ہے نا اپنی اولاد کے لیے ہاں انہیں دیکھنا پڑ یہ تو ان کی ذمے واری بن جاتی ہے نا ہمم
بس اور آج کل تو بھائی میرے بچے بھی اتنے پریشان کرنے لگے ہیں اسکول جانے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں کوئی کام ان کو بتاؤ وہ کرتے نہیں ہے اور پھر جب ایگزام سر پہ آ جاتے ہیں تب بولتے ہیں امی مج ھے یہ والا سوال نہیں آت
ہاں صحیح بالکل درست فرمایا آپ نے میرے گھر میں بھی ایسا ہی چلتا ہے یہ نہیں آتا یہ نہیں آتا پھر ان کو ایک رات بھی سب سارا مطلب
ایک ہی رات میں ہاں اور بتاؤ ایک ہی رات میں ر ٹوٹے کی طرح ہم پورے سال آپ کو محنت کرا کے پڑا رہے ہیں آپ کی فیس جمع کر رہے ہیں آپ کو ٹیوشن بھیج رہے ہیں تو ایک ہی دن میں کیسے پڑھا دیں گے ہم اگر ایک ہی دن میں پڑھائی ہوتی تو پھر ہم آپ کو ٹیوشن کو بھیجتے لیکن وہی ہے نا بچوں کو نہیں سمجھ آتی یہ چیزیں
ہوں ہمم مال کی طرف دھیان ہی نا ان کا ہاں دھیان نہیں ان کا مال کی طرف
ہم اگر ان سے بول دیں کہ بچوں آج آپ پڑھ لو تو وہ کہتے ہیں نہیں امی ہم کل پڑھ لیں گے وہ کل آتی ہی نہیں ان کی ہاں وہ کل سبھی آنی ہے یا تو ایگزام ہوگا یا کوئی اسکول میں ٹیسٹ وغیرہ تو ہی آئے گی کل
بس ان کو تو ایسے ہوتا ہے کہ دس پندرہ منٹ پڑھاؤ بس پھر فارغ ہو جائے جلدی سے جلدی
بالکل بس میرا تو یہی کہنا ہے اللہ تعالی ہما ہم سب کے بچوں کو ہدایت دے ان کو نیک بنائے اور وہ اپنی تعلیم کو اچھے سے درست طریقے سے حاصل کریں تا کہ آگے جا کے انہیں کامیابی ملے انشاء اللہ جی جی چلو ماشاء اللہ مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا اس
ہاں ہمیں بھی بہت معلومات ہوئی ہاں چلو پھر اس سے بات کرے کبھی اللہ حا
اوکے اللہ حافظ شکریہ